السل علیکم
السلام علیکم
ولیک السلام اس میں کرنی ہوتی ہے باتیں ہے نا
ہاں
اس میں رپیٹ کر کرنی ہوتی ہے باتیں
وہی نا انسان تھک جاتا ہے اب اگر انسان ہو جائے گا نا وہ مطلب اگر بہت نا مطلب ان کا کرتا پہلے اس کے ساتھ بات یا
ہاں وہی اگر بہت ہوتے ہیں نا ہم اس سے شام کو ہاں صحیح ہے
میرا اگر کار تھا ابھی دو تین فون کے بعد اگر پھر سے کر کے اسی انسان کے ساتھ بات مطلب کہ ہو جاتا ہے جی ایک ہی انسان کے ساتھ سو بار کرنا بات وہی بات رپیٹ رپیٹ رپیٹ
اور کیا چپال صاحب ہ پرسوں ہم نے عائشہ اور میں نے کیا نا پہلی بار پھر دوبارہ بھی میں نے اسی کو کیا تیسری بار بھی میں نے اسی کو کیا پھر پتا ہم نے کتنا ہاسا مطلب پھر عایشہ پوری تھی ہمیں بار بار وہی باتیں کرنی پڑتی ہے جو ہم نے پہلے کی ہوتی ہے
وہی نام بھی پرسو ہاتھ سے تو میں نے پھر بھی دس اسی کے ساتھ کیا آپ دیکھو ہم نے کیا بولا ہوگا اس کا
اب اسے بولا کہ ملب کوئی اور ہے اس کا نمبر میں دوں گی تم نے وہ پھر اس انسان مطلب جتنا مطلب دوسرے دوسرے نمبر کے ساتھ کرنی ہوگی بات ا تنا انسان یہ نہیں ہوگا تنگ نہیں آئے گا اس سے انسان تنگ آتے ہیں ایک کہ انسان سے
ہے نا وہی نہ
ہوں
تنگ کی بات چھوڑو مطلب انسان مطلب کیا بولے گا پھر ایک ہی بات دماغ میں ہزار بار بولا کہ جائیگی جائیگی جائیگی انسان کت نی بار پھر بولے گا کہ جائیگی اب اگر انسا ہوتا نا مطلب دوسرا اگر بندہ ہو تو پھر اس کے ساتھ کرتے کال فون یہاں اب پھر اپ چار ہے نا عائشہ آپ میں اور دوسرے
ہاں
ہو گئے نہ چار پہلے اگر پہلے اگر وہ وہ پہلے اگر عائشہ یا وہ کرے گی بات
ہاں
کریں گے وہ فون کا پھر اب میں یا میں کروں گی عائشہ کو فون یا آپ کروں گی عائشہ کو یا تو میں اس لڑکی کو فون کروں گی جو ہے کوئی چو چھوٹی والی
ہوں
پھر وہی م اب اس کا بھی نمبر نہیں ہے وہ بول رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو پتہ نہیں جب کرے گی سینڈ تو پھر کرے گی اس کو بھی کو کال فون
عاشہ اگر دیتی اس کا نمبر پھر مطلب یا آپ کرتی اس کے ساتھ بات یا میں کرتی یا پہلے آپ کرتی یا پہلے میں کرتی پھر وہ کتاب ت میں عائشہ کے ساتھ زاتی ہاں پھر میں نہیں اگر آپ کر تی نا اس کے ساتھ بات تب تک میں عائشہ کے ساتھ کرتی
وہی نا
ہوں
کو
بس دعا لیکن ان لوگ نے بولا تھا نا اس سے پانچ ہے لیکن ہم چار ہی ہے ہمیں ایک اور کو رکھنا تھا
وہ جو بول رہے تھی آپ کی کزن ہے کوئی
ہاں میں نے بولا وہ اسے بولا کہ میں اگر اس نے کیا نا آج شام تک پھر میں آپ کو اس کا نمبر بھی دوں گی پھر آپ اس کے ساتھ بات کرنا
وہی نا یہ کرلیا نا مطلب ہمیں کرلیا نا آپس میں سب کو بات
ہاں میں پھر اس کا بنا میں اس کا بھی دوں گی تو پھر آپ اس کا یا آپ کروں گی میں کروں گی عائشہ کرے گی
تیس کرے گی ہم کال ب مطلب کمپلٹ عائشہ کو آج ہونے والے ہے تیس کمپلیٹ آپ دیکھیںگے نہ بہت ہووک کیا ہو جائےا
ہوں وہ کرے گی نا تیس اس اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے پھر ہم بھی ویسے ہی کریں گے
بول رہے کہ تیر جب ہو جائے گی نا کمپلیٹ
ہاں
پھر پھر اتنا نہیں ہے پھر نہیں کرنا ہے شاید تیس تیس پھر کام کم ہے
ہوں پھر یہی ہوں گے مطلب دس بیس تک ہوں گے
ہوں پھر کل میں دن میں تیس فون کرنے ہونگے ہمیں آپس میں
ہوں
اب ہم دیکھتے اس مہینے کیا ہو جاتا
ہاں اگلے مہینے پھر ہم ویسے بول رہے تھے کہ یہ بیس دن میں ا بیس دن تک یہ مطلب ہے تھوڑا بہت یہک پھر اس کے بعد اس کے بعد ہی ہوگا اتنا زیادہ
وہی وہی ہاں میں نے بھی سنا اور اس بول رہ تھے نہ چ نہیں مب اچھیار ہے مب ٹھیک ہے مارب
ہاں
فراڈ وغیرہ نہیں ہے
بورے آ گئے ہو یہ آتے بو رہے تھے یہ ہے
نہیں نہیں میں نے یہ اے ائی چیک اور بہت جگہوں پہ میں نے کیا چیک وہ نہیں دکھا رہے ہیں کچھ بہتا گا
ٹھیک
آپ نے آپ نہیں اکاؤنٹ اپنا ایک آپ نے اپنا ہی ایکؤنٹ دیا نامبر
ہاں بول رہے تھا نا اس کو اپنا ہی دینا ہے
مطلب آپ کو اس سمہ پہ مذاق کیا مطلب خود کی
مجھے مطلب مجھے نہیں آتی ہے اس میں کسی اگر کوئی مطلب ڈالتا ہے نا مطلب جیسے بھائی ڈالے گا یا پاپا ڈالے گا
ویچ ہاں
وہ لیکن فلحال میں نے ان کو بولا کہ مجھے نہیں ڈالنا
ہاں
تو فلحال میں نے مطلب یہ مطلب زیرو رکھا اس میں
میں نے بھی زیرو رکھا ہے مگر مطلب مجھے کبھی کبھار مطلب مجھے آتا نا اسکول کا مجھے اب اسی کا تنچر
نہیں جس ٹائم آپ کو آئے گا نا مطلب اسکول کا
ہوں ہٹ
اب اسی ٹائم اس کو نکالنا اس کو مطلب زیادہ ٹائم ہی رکھنا اس میں
ہوں ہاں اب میں نے
پہلے منتھ پہلے منتھ اپ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا ہوگا مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں ا رہا ہے کہ مطلب ہمیں کیسے ائے گا یہ لوگ بول رہے کہ ایک مہینہ مطلب ایک مونتھ کے بعد آئے گا
مطلب کیا آئے گا ایک منت
مطلب پیمنٹ آئے گا ایک منتھ کے بعد
مطلب مجھے ائے دوسو ساتھ سو
دو سو
ہاں
مجھے ابھی پتا ہی نہیں چلا کہ مطلب مجھے کتنے ائے
ہم یہ تو فوے
ٹھیک ابھی مجھے نہیں ائے تو لیکن ابھی ہاں
وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں اتا ہے
ہمم یہ بول اچھا پہلے اسی میں ہوتا ہے سیم مطلب ان سو بولتے ہیں مطلب سیب رہتا ہے اسی میں پھر ایک منتھ جب ہو جائے گا ٹائم ایک منتھ برابر
ہاں
اس کے بعد ایک مہینے
نہیں نہیں نہیں بل مجھ وہ نہیں انا مجھے اگر مجھے دو سو ائی نا پہلے مجھے ایک سو کچھ اپ سے کچھ ا یا مجھے پھر اس سے پہلے دو دو روپیہ ایے مطلب مجھے وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ائے
ٹھیک مجھے نہیں درشو مجھے دکھا رہا ہے وہاں پہ کہ تم اور ٹاسکس کرو اس کے بعد تمہیں کھلے اس کے بعد تمہیں ائے گی کنفرمیشن وف ٹو روپی
اب دیکھیے گے اپ کرو نا اپ دس دس ہو جائے گے نا اپ کو
مجھے اس کے بعد ایک ہی ہے
مجھے بھی اس کے بعد ایک ہی ہے پندرہ ہو جائے گے ہوں اب میں کروں گی نا آپ کو نہیں مجھے شاید دو ہیں مجھے دو ہیں مجھے وہ
مجھے
مجھے دو ہے اصل میں مجھے وہتا یہ کیا بولتے ہیں مطلب ایک کیا آپ نے مطلب اٹھا ایک
ٹھیک لیکن مجھے آیا ہی نہیں وہ
تو کوئی بات نہیں اور
بس دعا آپ کی آپ سناؤ کچھ
سب بولو اور بھائی کی شادید یہ مت کرو گی کہ نہ اب ایسے ہی ہے کبھی
اب فی الحال کچھ نہیں کیا ابھی نہیں ہے
ہوں
ابھی نہیں کیا کچھ مطلب ابھی مطلب ہم نے نہیں اٹھائی بات اس کو
اور شادی کے بعد انسان کو ریسپانسبلٹی بات ہے نہ مطلب زندہ بھرتی ہے جب شادی کر
ہاں ہاں ابھی ہمیں مت مطلب ہمیں خل خالی خالی پانچ سوتا لگا ئے
ہوں
ہم نے یہ مطلب اس کو ہال کو پینلنگ کی بس ابھی فی الحال ہم نے اتنا ہی کیا ابھی ہمیں اوپر ایسے ہی ہے جی بھیا اب سوئی ہے
ہاں نہ ہم نے پہلے کیا تھا کمپلیٹ سارا
اس کے بعد آپ گئے پھر اندر
ہاں ہم نے کل سارا کیا تار ماتا سارا بتا یے وگ ل کی تھی
ہوں
کم رو میں بھی کی تھی لوبی میں بھی سارے کمروں میں ہم نے ویسے ہی کیا تھا اب ایک دو ہے ہم بچ گئے مطلب نا ہمیں وال پپروں دو کام روک کر کے ہے باقی کام میں سب ہوگئے ہیں پلاننگ کی ہے
اچھا ٹھیک
ہوں اور
ہوں بس دعا آپ کو کتنا یہ ہے تین ہے اوپر ہال ہے
ہمیں چار ہے ہاں ہمیں نیچے پہلے انڈر گراؤنڈ ہے
ہاں
اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا اس کے بعد چھوٹا پر میرا ہال ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹائم ہو گیا
چلو ٹھیک